ہیلو ہلو کیسے ہیں آپ میں ٹھیک میں بھی ٹھیک گڈ آفٹر نون میں بھی ٹھیک ہوں ہم دونوں وہاں ج ایک ساتھ ہی بولے ہیں
جی جی جی
جی
یہ ایک کانفیڈنس ہوتا ہے مطلب ایک اتفاق ہوتا ہے کہ ایک ساتھ کوئی چیز کوئی ورڈ ساتھ ساتھ نکلتا ہے نا جی کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا اکثر ہو جاتا ہے اور بتائیے کیا ہو رہا تھا
کچھ نہیں بیٹھے تھے اور آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے
بس میں بھی آج فری تھا تو میرا من ہوا کہ میں آج آپ سے بات کروں تو میں نے آپ کو کال لگا دیا اور اتفاق سے آپ نے بھی ریسیو کر لیا یہ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ نے ریسیو کر لیا اور میری آپ سے بات ہو رہی ہے
فری تھی تبھی تو کر لیے ریسیو تبھی تو بات ہونے لگی ورنہ پھر اگر فری نہیں ہوتی تو جلدی ریسیو بھی نہیں کر پاتی کال کیونکہ دقت ہو جاتی ہے نا
یہی تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ پتاہ نہیں آپ فری ہوئ گے کہ بزی ہوئ گے فون وغیرہ اٹھا پائیں گے نہیں پائیں گے مگر میری خوش قسمتی تھی کہ آپ نے کال اٹھا لیا اچھا لگا کل اٹھایا آپ نے ٹائم نکالا میرے لیے چل گا اور بتائیے
اور تو سب ٹھیک ہے آپ بتائیے ٹھیک ہے آپ
جی میں تو ٹھیک ہوں باقی آپ سے بات ہو رہی ہے تو میں اور اچھا ہو گیا اور ٹھیک ہو گیا کیونکہ جب جب کسی اب اتنے سے بات ہو جاتی ہے تو اچھا ہی لگتا ہے
صحیح بات
جی
ایک ایک بہت دن بعد بھی تو ہو رہی ہے بات
جی جی کافی دن ہو گئے کافی سمے ہو گیا اب بات نہیں کر پایا تو آج میں بیٹھا تھا اس میں فری تو میں میرے من میں آیا کہ لائیے آج آپ سے بات کروں میں نے آپ کو کال لگا دیاق سے آپ نے اٹھا بھی لیا چلیے خیر ر جی اور بتائیے اپنی طبیعت وغیرہ
طبیعت تو ٹھیک ہے میری اب میں ٹھیک ہوں طبیعت کچھ کچھ دن پہلے ہی میری خراب تھی یہ زکام وکام ہو گیا تھا نا زکام اکثر ہو جاتا ہے
جی جی تو اس سے وہ جو موسم چینج ہوتا ہے نا
ہاں
یہ چیزیں نارمل ہیں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے تو اس سے آپ تھوڑا سا اپنا احتیاط برتیے تھوڑا سا بچ کے رہیے
یہ موسم ہی تو دقت دیتا ہے باقی اور تو سب صحیح ہے کہیں زکام ہو گیا تو اتنی پریشانی کہ مطلب کھانا بنانے میں بھی بڑی دق دقت ہوتی ہے ہم لوگوں کو مطلب کیسے سے میں بناؤں گی کھانا سر میں درد الگ سے فار الگ سے ہو جاتا ہے
ناک بھی بہتی ہے جی جی بند رہتی ہے کبھی بہتی ہے کبھی سر میں درد ہوتا ہے مگر یار میں پھر بھی مطلب آپ ہاؤس وائف کو بہت مطلب جو عورتیں ہوتی ہیں خواتین ہوتی ہیں اردو ورڈ ہے یہ خواتین
ہاں ہاں جی جی
مطلب تو وہ میں ان کو بہت مطلب سراہاتتا ہوں بہت زیادہ ان کو میں مانتا ہوں کہ یار وہ اتنا گھر میں کام کرتی ہیں اتنا سہتی ہے بچاری اور پھر بھی مطلب یہ ہم لوگوں کو فیل نہیں کراتی کہ آج ہم اتنا تک گئے یا پھر ہم نے اتنا کام کیا فی الحال میں تو ان کی بہت رسک ٹ کرتا ہوں بہت عزت کرتا ہوں ٹھیک ہے
جی شکریہ اتنا کہنے
جی بہت مطلب ایک میری میرے دل میں میری نظر میں الگ ہی ہے ٹھیک ہے میں ان
ہ
اور بتائیے آپ
اور جی سب ٹھیک ہے بس بیٹا آ کے تھوڑا پریشان کرنے لگتا ہے تو تھوڑی بات اسی میں کٹ جاتی ہے دقت ہونے لگ ہے
گگگ کوئی بات نہیں ہے بچے ہیں تو بچے تو تھوڑا اچے وہ تھوڑی کہیں
جی اور تو یہاں سب ٹھیک ہے یہاں پہ تو سب کچھ ٹھیک ہے فی الحال میں ٹھیک ہوں ابھی اور بچہ بھی میرا ٹھیک ہے میرے ہسبینڈ بھی ٹھیک ہے سور بھی میرے ٹھیک ہے
اچھا آپ کے شمر کیا کرتے ہیں
کچھ نہیں گھر پہ ہی رہتے ہیں بس کھیتی وتی کام کر لیتے ہیں تبھی تو میں ڈھونڈ رہی ہوں آن لائن ورک کرنے کے لیے ان کی تھوڑی طبیعت بھی خراب رہتی ہے جی ہاں اور طبیعت بھی ان کی خراب رہتی ہے
وں کیا ہوا ہے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا ان کو
ڈب ڈپ دکھائے تھے ڈاکٹر کو مطلب بہت سے ڈاکٹر کو دکھائے اینزائٹی ہے تو ان کی انینزائٹی جلدی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اس لیے کام وام کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے کہیں جاتے ہیں نا تو اندر سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کام نہیں کر پاتے ہیں اپنا اسی لیے آپ جلدی کام نہیں کرتے سوچ رہی ہوں کچھ گھر پہ ہی کچھ ان کو مطلب کام وام کرا دوں گھر پہ ہی
ہاں صحیح رہے گا آپ کو گھر پہ کوئی ایسا سا بزنس کروا دیجیے جیسے کہ زیادہ محنت کا کام نہ ہو اور اس سے گھر میں کمائی ہوتی رہے گھر میں تھوڑا سا کوئی ذریعہ بن جائے
جی
تو کیا سوچ رہے ہے آپ کیا جی جی کیا کام کرانے کی سوچ رہے ہیں
وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ میں بزنس ہی کر لوں تھوڑا مطلب اپنا گھر پہ ہی رہوں تو میں بولتی ہوں ابھی تو ہم لوگ کے پاس کچھ انکم ہے نہیں تو میں یہ سوچ رہی ہ تھوڑا کام وام ڈھونڈ رہی ہوں آن لائن آن لائن کام مل جائے تو ٹھیک تو مجھے بھی تھوڑا انکم آئے تو میں بھی اپنے ہسبینڈ کی کچھ ہیلپ کر سکوں
بالکل بالکل ہاں آپ آن لائن ٹرائی کیجیے ایک میں نے ٹرائی کیا ہے ایک آن لائن کام تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ وہ ٹرائ کیزی ہو سکتے کہیں نہ کہیں آپ کی گھر بیٹھے بیٹھے آپ کی کمائی ہونے لگ جائے
جی کمائی ہونے لگ جائے تب تو ٹھیک ہے میں ہسبینڈ کا بھی تھوڑا کام کروا دوں اپنا ہسبینڈ بھی گھر پہ بیٹھے رہے میرے کام وام کریں تاکہ کوئی کچھ بول نہ پائے کیونکہ سماج ہے جانتے ہیں آپ کتنے سپتان مارتے ہیں
دیکو بال آپ ن ان کو یا تو کوئی کرانے وغیرہ کے اسٹور جو ہوتا ہے کرانے کا پرچونی کی جو بولتے ہیں نا پرچون اس کا دکان کروا دیجیے یا پھر کوئی جنرل اسٹور ٹائپ وہ کروا دیجیے بیٹھے رہیں گے گھر بیٹھے بیٹھے آپ کا تھوڑا ارننگ کا ایک ذریعہ بن جائے گا تو آپ کا پروار چلانے میں آسانی ہو جائے گی کیونکہ آج کے زمانے میں نا ہاں آج کے زمانے میں پیسہ بہت ضروری ہے لائف بتانے کی لیی کیوں آج جی آج کل مہنگائی اتنی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو کتنا مہنگائی اوپر پڑ رہی ہے اس کے لیے بھائی ارننگ بھی ضروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب ارننگ نہیں ہوگی تو ہم اپنا پریوار کیسے چلائیں گے اپنے د بچ جی بیوی بچے کیسے پڑھائیں گے مطلب بچوں کو کیسے پڑھائیں گے اپنی بی بیی کا یا اپنے بچوں کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے جب کوئی ارننگ نہیں ہوگی
ہ کیونکہ خرچے تو لگتے ہی ہیں چاہے جو خرچے تو بہت لگتے ہیں ہمارے خود ہی خرچے لگتے ہیں بچے کی تو بات ہی الگ ہے
ساری ضرورتیں تو پوری کرنی ہوتی ہے نا کھانا کھانا تھوڑی چھوڑ دیں گے کھانا تو کھانا ہی پڑے گا اس کے لیے کمانا پڑے گا
ایک بار کو ہم کے رہ سکتے ہیں بٹ بچے نہیں سمجھتے نا بچے کیسے بھوکیں گے ان کو تو لا کر دینا ہے ابھی کہیں سے لا کر دو
جی بچے تو جدی ہوتے ہی ہیں چاہیے تو ان کو ترنت چاہیے اور دوسروں کا دیکھیں گے تب تو اور چاہیے دوسروں کا دیکھ کے
بالکل بالکل
ہوں
تو بچوں کی جیت کرنے کے لیے تو پھر کچھ نہ کچھ تو کام کرنا پڑے گا کیونکہ بنا کام تو لائف نہیں کٹے گی نا اچ تو میں بھی آپ یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی کوئی آن لائن کام کریں اور میں بتا بؤں گا آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے آپ اپنی کمائی کریں اور اپنا پریوار کا پالن پوشن کریں اچھے سے پڑھائیں لکھائیں اپنے بچوں کو اپنے شوہر کی ہیلپ کریں مدد کریں ان کی جتنی ہو سکے
جی کام کام تو بہت ضروری ہے کرنا
جی اور میں سوچتا ہوں کہ آپ وہاں سے اچھا پیسہ کما سکتے ہو کیونکہ آپ گھر پہ میں مانتا ہوں گھر کا کام ہوتا ہے کھانا بنانا کپڑے وپڑے اور یہ سب وہ سب فری ہو کر تھوڑا سا ٹائم آپ اگر اس آن لائن کام لی نکال دیں گے نا تو کافی اچھا آپ کا ہو جائے گا
دقت ہی نہیں ہے ٹائم کی نہیں دقت ہے ٹائم تو میں نکال لوں گی دوپہر کا ٹائم میں ایک بجے کے بعد فری ہو جاتی ہوں اگر بیچ میں کوئی کچھ کام کے لیے نہ کہے تو میں ایک بجے سے پانچ بجے تک فری ہی رہتی ہوں
س تو یہ بہت اچھی بات ہے یار اگر آپ اتنا ٹائم نکال سکتے ہو
ہوں
وہ کمائی بھی کر سکتی ہو آن لائن
جی تبھی تو میں سوچ رہی ہوں کچھ آن لائن کرنے کے لیے
بالکل بالکل کریے ضرور کریے کیونکہ آج کل کا ٹائم کام کرنے کا ہی ہے نا کام کر کچھ د ہو
جی جی
چلیے مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور کال کرتے رہیے گا ٹھیک ہے باقی میں جی جی باقی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ آپ کر لیجیے گا
جی جی بتانے کے لیے شکریہ کام کے لیے
ارے یار دوستینوں شکریہ کس بات کا یار ایک دوست دوست کے کام آتا ہے یار وہ دوستی کیا ہے جو اپنے دوست کے کام نہ آ ہے یار
صحی بات
جی چلیے آپ اپنا خیال رکھیے گا اپنے بچوں کا دھیان رکھیے گا ملتے ہیں بعد میں بات کرتے ہیں ہے نا اوکے بائے اللہ حافظ